تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور سب بتائیے ٹھیک ہے
ہاں اور سب بہت اچھا ہے اپنا بتائیے
جی میرا بھی الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور کیا ہو رہا ہے ادھر
ادھر تو ابھی موسم تھوڑا خراب ہے ابھی بارش وارش کا موسم کیا ہے اور ادھر کیسا ہے ابھی موسم
ہاں ادھر بھی تو دن میں بارش ہوا تھا اس کے بعد تو ابھی تک مطلب بارش نہیں ہوا ہے
الحمد للہ چلیے سب اچھا ہی ہے اور فیملی میں سب کیسے ہیں
جی الحمد للہ فیملی میں سب بڑھیا ہے سب اچھے سے ہیں
اور آپ کا اگزام اگزام وغیرہ کیسا چل رہا ہے
اگزام وغیرہ ابھی تو تھا ابھی ہم لوگ کا تھرڈ انٹرنل چل رہا تھا جی ڈی ایل ایڈ میں جی تو ہاں تو ڈی ایل ایڈ میں بھی ہم لوگ کا فرسٹ اینڈ سیکنڈ ایر انٹرنل ہو گیا ہے اھی سیکنڈ ایئر چل رہا ہے میرا ڈی ایل ایڈ میں چوبیس چھبیس سیشن ہے نا میرا
ہاں
تو ا ایگزام تھرڈ انٹر دے دیے ہیں اور ابھی فائنل اگزام کا فارم لگ بھگ ایک مہینہ کے اندر پھر مطلب ہھرانا اسٹارٹ ہو جائے گا
اچھا مطلب جلدی میں ہی ہے نا
ہاں جلدی میں ہی ہے مطلب ہ سمجھیے تو لگ بھگ ایک مہینہ کے اندر میں فم کا جو ڈیٹ ہوتا ہے نا جیک دوارا جاری کر دیا جائے گا تو پھر ہم لوگ کا فارم بھرانا اسٹارٹ ہو جائے گا
چلیے ان شاء اللہ بہت اچھی بات ہے
ہی اور آپ کے گاؤں میں کیا چل رہا ہے نیٹ ورک سب صحیح چل رہا ہے سن رہے تھے کہ ٹاور کا پروابلم ہے جی
ہاں ادھر ٹاور کا پروابلم ہے وہ کیا بات ہے نا کہ وہ ٹاور تھوڑا نا خراب ہو گیا ہے بارش وارش کے کارن بارش وارش کے کارن نیچے سے جو مٹی ہے نا وہ تھوڑا خالی ہو گیا ہے اسی لیے پائپ جو نیچے والا ہے س وہ ڈیمیج ہو گیا اسی لیے اس کا ریپیئرنگ چل رہا ہے
اچھا مطلب تو تو آپ اپ لوگ کو وہاں پہ پراپر نیٹ ورک نہیں مل پاتا ہوگا
نہیں نہیں نیٹورک پراپر نہیں مل پاتا ہے کبھی دس منٹ یا پھر پانچ منٹ ملے گا اس کے بعد نیٹ ورک کٹ جائے گا پھر اس کے بعد کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ کے بعد نیٹ ورک آتا ہے
ا تب تو آ لوگ کا بہت سمسیا ہے تو وہاں پہ مطلب اور لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں بنانے آ رہے ہیں کوئی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے
ہاں بنانے تو آ رہے ہیں لیکن وہ تھوڑا اندرونی پروابلم ہے نا نیچے سے تو اس کا کام تھوڑا لگا ہوا ہے وہ کیا بولتے ہیں مزدور لوگ لگے ہیں لیکن ٹائم لگ رہا ہے نا ادھر اگل بگل میں گھر و رہے تو اسی لیے کیا بولتے وہ جیسی بھی بلا بھی نہیں سکتے ہیں اسی لیے دھیرے دھیرے کر کے اس کا کھدائی ہو رہا ہے پھر اگر ہو جائے گا تو پھر وہ ریپیئرنگ ہوگا تب پھر مطلب کہ انٹرنیٹ صحیح آئے گا ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے اس کے ہونے میں
ہاں تو تو بہت بڑی سمسیا ہے اگر اندرونی پروابلم ہے تب تو دقت ہو بھائی سمجھیے تو پندرہ بیس دنوں اور ٹائم لگے گا کیا
ہاں پندرہ بیس دن تو لگ ہی جائے گا ابھی لگتا ہے کہ پندرہ دن سے اس میں کام لگا ہی ہے لیکن وہ پائپ کا نا صحیح پتتا نہیں چل رہا ہے کہ کہاں سے خراب ہوا ہے کیونکہ ٹاور ہے تو ایک جگہ سے تو ادھر ادھر سے گیا نہیں ہوگا ادھر ادھر تھوڑا ہے نا اسی لیے پروپر لوگوں کو پتاہ نہیں چل رہا ہے کہاں ہے اسی لیے تھوڑا پروابلم ہو رہا ہے
او ہو ہاں ہاں ہاں دیکھیے اب ٹھیک ہو جانا چاہیے مان کے لیے یہ نیٹ ورک کا بہت دقت ہو رہا ہے تو اب نٹورک ایکم سے چلا جاتا ہوگا تو پھر بہت دقت ہوتا ہے
ہاں ایک دم سے چلا جاتا ہے نا اگل بغل میں ادھر کویں جیو کا ٹاور نہیں ہے بس بغل میں ہی ہے تو اس سے ہی چلتا ہے بغل میں بھی ہے بھی تو ایئرٹیل کا ہے اور بھی ہے یہ سب کا ہے تو وہ سب سم یوز نہیں کرتے کیونکہ وہ سب کا ٹاور تھوڑا دور ہو جاتا ہے نا تو اسی لیے پروپر نیٹ ورک نہیں چلتا ہے
جی جی جی
اسی لیے تھوڑا ایڈجسٹ ابھی کرنا پڑ رہا ہے لیکن نیٹورک کبھی سےبھی بہت اچھا چلتا ہے پھر کبھی سےبھی ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے ٹاور اگر بند ہوگا ایک بیگ بند ہوگا ختم ہو جاتا ہے
ہاں جی جی ہاں تو تھوڑا سا ہاں
ہاں ابھی دقت ہے ہم لوگوں کا لیکن ہو جائے گا کچھ دنوں میں
اس سے پہلے بڑھیا چلتا ہوگا نا
ہاں اس سے پہلے تو بڑھیا چلتا تھا لیکن وہی برسات جب سے آیا ہے تب سے پھر سے ایسا ہو گیا
او یعنی کہ اندر سے پانی وغیرہ چل گیا ہو یا کوئی تار وغیرہ خراب ہو گیا ہوگا نا جی جی جی
بات یہ ہے نا کہ ادھر تھوڑا بڑا بڑا گاڑی پار ہوتا ہے نا تو اسی لیے تھوڑا سا زمین دب گیا یا پھر کیا ہو گیا اسی لیے تار میں پربلم آ گیا
او ہو ہو ہاں ہاں ہاں ہوتا ہوگا ہاں بڑا گاڑی خیر لوڈ زیادہ رہتا ہے اس کا ن تو کہیں پہ بھی روڈ وپار ہوتا ہے نا تو
ہاں ادھر وہ والا روڈ بن نیشنل ہائی وے ادھر سے پار ہوتا ہے نہ کیا بولتے ہیں کلکتہ سائڈ جا رہا ہے بہار سے ادھر کلکتہ سائڈ اورنگباد سے ادھر کلکت تک جا رہا ہے اسی لیے ادھر بہت زیادہ ٹرک پار ہو رہا ہے بہت زیادہ اس اسی لیے روڈ بھی ادھر پورا خراب ہو گیا ہے اور جو روڈ کے اگل بگل مطلب چیزیں وہ سب پر بھی پرباؤ پڑا ہے
ہاں ہاں وہاں بڑا گاڑی رہتا ہے نا تو اس سے پرباؤ پڑتا ہی ہے دقت ہوتا ہی ہے
ہاں اور ادھر پول میں بھی دقت آ گیا تھا نا اسی لیے ادھر مین روڈ پر رستہ جام کر دیے تھے مطلب کہ آنے نہیں دے رہے تھے ادھر لیکن پھر بھی آ ہی جا رہا ہے وہ لوگ رکھوا
ہاں ہے تو آ ہی جائے گا
ہوں رستہ نہیں ہے نہ اس لیے
ہاں اور سب آپ کا پڑھائی لکھائی کیسے چل رہا ہے پڑھائی لکھائی کہاں تک کیے ہیں
ابھی تو میرا ٹویلتھ کا اگزام ہوا ہے ابھی آگے کی سوچ رہے ہیں کہ کہاں نام ایڈمیشن کروائیں ابھی کس دن پہلے ہی مطلب کہ دو تین دن پہلے ٹویلتھ کا سب جو مطلب کہ کاغذ یہ سب رہتا ہے وہ سب اسکول سے لے کے کر کے آ
اچھا مطلب یہ ٹیلتھ ایگزامے دیا آپوگ اور آپوگ کا ڈاکومنٹ مطلب وہ آ گیا ہے
ہاں ڈاکومنٹ اسکول میں آ گیا تھا وہ بھی جا کر کے لیے ہیں ابھی مطلب گھر سے بات کر کے پھر کہیں پر جا کر کے نام ایڈمیشن کروائیں گے پھر کہیں کلاس ولاس جوائن کریں گے ابھی تو وہ گھر پہ ہی ہیں-
جی- جی- جی ہاں تو ایک مطلب ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایک- میرا بھی مطلب ہے سلیوشن کہ اگر آپ ٹویلتھ کر لیے ہیں- اور آپ کا ٹویلتھ کمپلیٹ ہے نا-
ہاں ٹویلتھ میرا کمپلیٹ ہے-
ہاں تو آپ جو اگر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مطلب- بی ایس سی کرنے کے لیے یا یا پھر اور کوئی تو مطلب بی ایس سی میں دیک- د بی ایس س میں ہے کیا نا کہ بی ایس س میں- کرنے سے آپ کا بی ایس سی تین سال کا رہتا ہے نا-
ہاں تین سال کا رہتا ہے سنے تو ہیں-
کا تین سال کا رہتا ہے پتا ہے م کو تو اس میں آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ زیاد جائے گا ٹھیک نا اس اس دوران آپ کر بھی نہیں پائے گا اسسے ٹویلتھ کے- کیا آپ ٹویلتھ کے بیس سے بہت ساریے ایے جبس ہیں بہت سارے ایسے- مطلب ہے جو آپ کر سکتے ہیں جیسے میں ڈی ایڈ ہو گیا ایس ای سی جی ڈی ہوتا ہے- یا پھر ریلوے کی تیاری ہوتی ہے یار- ایف وغیرہ ہوتا ہے آرمی میں ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی کر سکتے- نا تو اس میں دیکے ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ بی ایس سی کیجیے گا- تو اس میں بھی آپ مطلب کر سکتے ہیں لیکن اس میں پور لمبا ٹائم لگے گا اس- آپ کو ٹائم چاہیے بہت زیادہ بی ایس س کیجیے گ تین سال اس میں چیے-
پھر اس کے بعد کچھ آگے کریں گے بی- بی ایس سی کرنے کے بعد- تو پھر اس میں الگ ٹائم-
اس میں الگ ٹائم لگ گا تو اس میں دیکے دیکے بی ایس سی پہلے ایک تھا- ا جیسے کہ یہاں پہ بھی ہمارے یہاں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں نا جو پہلے ٹویلتھ کیے اس کے بعد بی ایس سی کیے اس کے بعد اور- کوئی ایم ا کر لی ہے ایم ا اس میں دیکے ٹائم زیادہ جاتا ہے اور پھر آپ کو گھوم پھر کے آنا پڑے گا یہیں پہ- آپ کو بی ایس سی کیجیے گا تو آپ مان کےجے ٹیچنگ لائن میں جانا ز چاہتے ہیں آپ- آپ بی ایڈ ہی کیجیے گا بی ایڈ میں بھی آپ کو دوسرا لگے گا اس کے بعد آپ کو- ڈٹ نکالنا پڑے گا اس کے بعد آپ- کمپٹیشن کی تیاری کیجیے گا کمپٹیشن نکالے گا تو جا گ کا جاب ہوگا- لیکن اگر آپ بی ایس سی نہیں بھی کرتے ہیں- ہاں اگر آپ بی ایس سی نہیں بھی کرتے ہیں- تو مان کے چلیے آپ ٹویلتھ فائنل کیے ہیں- آپ ڈی ایل ایڈ میں آپ ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں- آپ ڈی ایل ایڈ میں ایڈمیش لیجیے گا مطلب ایک میرا سجھا ہے کہ آپ ڈی ایڈ میں ایڈمیشن لیجیے گا- تو دو سال میں آپ کا ڈی ایل ایڈ کمپلیٹ ہو جائے گا- اس کے بعد آپ ہاں اس کے بعد آپ ا سی بی ایس ای کے دوارا جو نکلتا ہے سی ٹیٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں- اب سیٹیں طقت کے لیے ہاں- تو سیٹ اگر آپ دیجیے گا تو آپ کمپٹیشن میں بیٹھنے کے لیے ایلیجیبل ہو جائے گا آپ- آپ کے پاس ڈاکومنٹ وغیرہ ہو جائے گا- آپ سی تھی پ پھر آپ ویکینسی میں آپ بیٹھ سکتے ہیں جو سرار دوارا نکالا جاتا- جیسے کہ بہار میں نکلتا ہے کیا جو ٹیچر کا نکلتا ہے ابھی ہم کو نام یاد نہیں آ رہا ہے- بفور یو ایی کچھ کر کے کہتے ہیں اس کو-
ہاں- ہاں گاؤں کے گاؤں کے کافی لوگ- گاؤں کے کافی لوگ مطلب کہ ماسٹری کا تیاری کر رہا ہے نا تو وہی مطلب تھوڑا موڑا بتاتے ہیں وہ سب اگزام وگزام کے بارے میں
ہ وہی وہی ہم بھی بول رہے تھے کہ وہی ہوتا ہے تو ایزام نکل جائے گا نا مطلب دیکے کہ یہ جو ہم بتائیے شارٹ فم ہو گیا مطلب اس میں آپ جلد سے مطلب آپ کوئی جاب لے سکتے ہیں مطلب جیسے کہ اگر آپ محنت اس میں نا ہاں محنت کر دی تو آپ کو تین چار سال پانچ سال کے اندر مطلب آپ کو جب میں اپنا تیاری کر کے پروپرلی آپ مطلب ہو سکتے ہیں سکز ہو جائے گا آپ کو مطلب کوئی چیز مل جائے گا لیکن اگر آپ بی ای سی طر جائیے گا تو تھوڑا سا لمبا مطلب اس میں بھیپ ملے گا لیکن تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس میں سات سال آٹھ سال نو سال لگ جاتا ہے آپ کا بھیمان کے لیے ای جو ہو رہا ہوا اٹھارہ انیس س ہو رہا ہوا بیس س رہ ہوا لنک گیا آپ کو یہ سب کمپلیٹ کرتے کرتے ہاں ستائیس اٹھائیس آپ کا ایج ہو جائے گا تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا من مان جی لے تو ٹائم زیادہ چل جاتا ہے
ہ آدمی مین ٹائم ہی ہے نا مین تو ٹائم ہی ہے آدمی کو اتنا اگر اتنا ستائیس ہاں وہی نہیں بول رہی ستائیس اٹھائیس سال میں اگر کسی کو سکسیز ملتا ہے تو پھر وہ کا کرے گا اپنا شوق پورا اتنا تو پھر اپ اپنا فیملی کو ہی سپورٹ فیملی پر ہی سب
دھیان چلا جائے گا ہاں سب پورا ہو جائے گا دھیان میں تو پورا ا
یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فیملی کے لیے
ہاں اسی لیے میرا ایک مطلب سمجھے تو ہاں میرا لی میرے لیے جو مطلب تھا وہ ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے کہ مطلب اگر آپ ایسے کریں گے نا نہیں آپ جیسے کہ آپ کا آپ کا مطلب دیکھیے کہنے کا مطلب یہ ٹیچنگ میں ملتا ہے نا ٹیچر والا لیکن سے آسان ہوتا ہے مطلب اس میں ا جو کام کا جو پریشر رہتا ہے بہت کم رہتا ہے آپ کو ڈیوٹی کرنا ہے ہوں ہوں نو بجے ڈیوٹی جانا ہے دو ڈھائی بجے گھر آ جانا ہے آپ گھر پہ رکھ کر سکتے ہیں اور اے ا سی جے ڈی میں ہو گیا کہ وہ سینٹرل جاب ہو گیا وہ آپ کو کہیں بھی دے سکتا ہے سینٹرل جاب میں آپ جیسے کہ جھارکھنڈ میں کیجیے گا یا بہار میں یا مطلب پورے دیش میں کہیں بھی دے سکتا ہے ای ای ڈی میں آر پس میں ہوگا آپ کو رات میں بھی کام پڑ سکتا ہے رات میں بھی ڈیوٹی کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ جو ہے نا یہ آسانی سے ہوتا ہے تو اسی لیے مطلب ہم اپنا بیرار
ہاں یہ تو صحیح بول رہے ہیں آپ
اور سب بڑھیا ہے نا اظار
ہاں سب بڑھیا ہے ادھر
چلیے اچھی بات ہے چلیے ٹھیک ہے تب اب ہاں کھانا پینا سب ہو گیا ہے
ہاں ادھر بھی سب کا ہو گیا ہے ادھر ہو گیا کھانا پینا
ہاں ہاں کھانا پینا سب بڑھیا سے ہو گیا چلیے ٹھیک ہے تب رکھتے ہیں آپ جی جی السلام علیکم جی ٹھیک